ہیلو
ہاں
ج تو ہے نا آپ ہے نا وہ دونوں مشین کو ہے نا بات کر کے نا جس کی ہے نا وہ دوسری ذمہ داری ایک ذمہ داری تو آپ کیچ ہے دوسری جس کی ہے نا اس کو بول دو کیا ایسے ایسا مسئلہ ہے بھائی ایسی خراب ہو رہی ہے میں کیا کروں اور دونوں مشین ہاں
پ کھا کہ بولے
ہاں نہیں وہ تو ادھر بھی وہ بول رہا تھا اس کو دے دو اس کو دے دو ایسا کر رہا تھا
ہوں
ہ تو ہے نا دونوں مشین دے دے ان کو بھائی کو اور پھر دیکھو کیا ہے یا پھر دونوں میں سے ایک ریپیئر کر کے ایک ہٹا دو بالکل
ارے یار میں دوسری لینے کی کنڈیشن میں نہیں ہتی
ہاں وہی نہیں تو ان کو بھائی کو بولنا سیکنڈ ہینڈ میں دوسری دینے کے لیے یہ دونوں لے کے اوپر سے لے لو بولنا
سیکنڈ ہینڈ کا مسئلہ جونے مشین کا وہی رہے
نہیں رے وہ میں نے ایل جی کی مچ چین لی تھی ساڑھے چار ہزار روپئے کی وہ میری مشین ابھی تک چلی ہے معلوم
ہوں
آپ جا کے بولتے وہ خراب ہوئی ہے
اس کی ساس کے گھر میں
ہاں وہ میں نے ادھر اس کو دے دی تھی نا
سن بولتی ہے میر کو بھائی سے بات س اس کی عورت تو وہ مشین پسند نہیں ہے وہ لگ رہا ہے فلی آٹومیٹک لینے کے چککر میں ہے
سات بچے
فلی آٹومیٹک کے چکر میں ہے وہ
ہوں
اس کی عورت
ج
تو اس کے ابھی پھر سے وہ بڑا والا ٹی وی لایا تو اس کا لون اپروول ہے ابھی لمٹ ہے اس میں اور سامان لینے کی
لمٹ ہے برابر ہے اس میں اس کی لیکن میرے کو وہ اس دن تا ہے میر کو نا یاد ہی نہیں کیا میں نے یہ ت فریج اور کیا تو بولتے ہیں اس کو واشنگ مشین اور ایک پکوا لیا ہوں اس کا بھی م کو لون بھرنے کا ہے میں پاگل چال لے کرا جا کے ٹی وی بھی لے کے آ کے
ہوں
تو میں بولی کم سے کم یاد نہیں تھا تو پوچ ہی لیتے کسی سے
ہاں میں فون کی اس کو ایککوا کا اور مشین لو نے تو بھلا اس کیو آر بھیج دے وہ کی آر بھی بھیجی تو ان لوگ نے ان لوگ کا نا ایسا کیوار دیا جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے
ہوں
اس پہ پیسے آئے د بیجناس اکاؤنٹ کا دے دیے اب مزنس اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے آج دن بھر کے پیسے ہیں نہ رات کو بارہ کے بعد آتے اب رات کو بارہ کے بعد بھی پیسے ماریں گے نا ایک بارہ بج کے پانچ منٹ پہ بھی پیسہ ماریں گے نا دوسرے دن رات کو بارہ کے بعد ہی آتے وہ پیسے اور نہ یہ نارمل اکاؤنٹ ہے نا جو اس کا وہ اس پہ پیسہ منگائے گے نا تو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آتے ترنت خرچا کر سکتے تو سرریھیوں نے پاگلوں نے دونوں میاں بیوی کو بولی دو دن پہلے سے اسکینر بھیجو اسکینر بھیجو اسکینر بھیجو نہیں بھائی جی اس کی عورت پوچھتی ہے میسج میں کس کا اسکینر ہی بھیجن ہے تو یہاں سے میسج کی ہے لون آنے والا ہے لون کا پیسہ بھرنے کا ہے اس کا پیسہ منگانے کے لیے تمہارا ہی اسکینر بھیجو اب میں منگاؤں پھر تموگ کو بھیجو اس اچھا ڈائریکٹ کوئی تم لو کو مار گا نا پیسا تو تم لگ کے کٹ جائے گا تو سرریوں نے بھیجا جب ہے اسکینر بھیجے وہ گیارہ بجے ساڑھے گیارہ پونے بارہ تک بھی اگر پیسہ مار د ت نا تو وہ آ جاتا ان لوگ کےتا میں اب وہ چلا رہا تھا گاڑی
ج
گاڑی چلا رہا تھا اب گاڑی چل پہ اس کو اسکینر ملا تو اس نے سوچاائے گا پیسہ ج مارنا ہی ہے تو گھر پہ جا کے آرام سے بیٹھ کے مار دوں گا پیسہ اب اس نے کیا کیا اس کو کیا معلوم یہ کون سا اکاؤنٹ ہے اور میرے کو بھی نہیں معلوم کون سا اکاؤنٹ ہے میں سوچی ڈائریکٹ جائے گا اکاؤنٹ میں پیسہ اس نے مار دیا پیسہ اکاؤنٹ میں اب وہ بزنس میں چلا گیا ان لوگ کے اکاؤنٹ میں آیا ن لوگ کے اکاؤنٹ میں آیا چوبیس گھنٹے کے بعد جب تک جو اس کے اکاؤنٹ میں جو پہلے سے پیسے تھے نا اس کا ایک لون کٹ گیا اور دوسرا لون کے پیسے تھے نہیں کم تھے تو دوسرا لون کٹاانی دو تین رات کے بارہ کے بعد تین تاریخ کو کٹا جب تک ان لوگ کے پیسے اکاؤنٹ میں پہنچے تو کٹا وہ
پانچ سا ایک روپ کیا فائن آیا میں نے لی بھائی یہ فائن کیغطی کس کی ہے یہ بتاؤ مجھے
ہوں
میرے بھائی کی تو ہے ہی نہیں نہ میری ہے میں نے دو تین دن پہلے سے تم لوگ سے اسکینر منگا رہی ہوں بھیجو بھیجو بھیجو بھیجو ت لوگ نے بھیجے دی اور جب بھیجے تو ایسا بھیجے کہ اور ایک دن لیٹ ہو گیا پورا چوبیس گھنٹہ تو اس میں کس کی غلطی ہے بھائی کون گھرے گا اس کا اس کا فائن کون بھرے گا یہ بتا
ہوں
میرے بھائی کی میری غلطی ہے کیا اس میں تم جو اسکینر بھیجے ہم اس پہ پیسہ مارے تم کو معلوم ہے ایک تاریخ کو بارہ بج گیا ہے تم کو ایسا اسکنر بھیجنا تھارقا دو تاریخ کو ہمارے لوگوں نے ہوگا چین والال کون جانا کون ادر وہچ کی امی ہے تو اس کے وجہ سے کیا ہو ہاں وہ ہوئے گا ایک دوسرے کو آواز دیتے نا ارے پینے کا پانی نا ہم میں مٹی کی بس آ رہی ہے
آ
ہاں
وہ بارش کے وجہ سے
تمہارا بند ہوئے گا نا ہاں
مما سے بات ہوئی مما سے
ارے موم سے بھاات نہیں ہو رہی ہے
جب بھی میں آرے وہ ن بات نہیں کرنے دیتی ہو ہے نا بوٹلیا
گ گپچی گوبچی کلل م پیاری ہے میری بچی ہو ارے ارے پنک والی پپو پھپو ات اچھے سے پھپو بول ایسا لگتا جا کے بھاگ کے جاؤ پکڑ کے پیار کر کے واپس آ جاؤ اس دن اما کو پوھتے
کل پدی کا پدی ہے نا پتی کی پتی کی شادی رکھ رہے لوگ اپریل میں
ہوں
تو بولے اپریل میں شادی رکھ رہے ہے میں بولی بھائی ہم لوگ نہیں آئیں گے
اچھا
بولے کیوں میں بولی اتنی گرمی ہم سب چاروں پانچھوں کے سب جمع ہوتے کیونکہ سب جمع ہی ہوئیں گے نا پھر گج گ تو اب ایک گیا تو ایک کا دل ہوتا ایک کا دل ہوتا ہے تو جاتے ہی ہے
سبھی جاتات ہیں
ہاں تو وہی میں بولی سب جمع ہوئے گئے گرمی کا موسم متے بچے کچے سب لوگ ہیں میں بولی کتنے ل بولے وہ پدی نے انویٹر لگوا لیا پہلے کتنا انویٹر لگوایا ہے گرمی کے موسم میں لب بچے بھی پریشان ہوتے ہیں بڑے بھی پریشان ہوتے اماں ابا کا تو میں بولی دیک ان لوگ کا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ان لووں کا تو لوگ کو کیا سینئر سٹیزن کے حساب سے نا ٹکٹ وغیرہ مل بھی جاتی میں بولی لوگ اگر اچانک بھی نہیں رادہ کریں گے تو لیکن میں بولی بچ اچھے کچے لے کے نا دیکھ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو میں بولی تم لوگ وہ حساب سے شادی رکھ جو کہ سب شامل ہو جائے یعنی نومبر میں رکھو تم لوگ نومبر میں اکتوبر نومبر میں رکھو نا اکٹوبر ج چاہیے تو تو ایک اپریل چھوڑ کے مطلب ایک ایک گیا ابھی جو اپریل آ گا وہ چھوڑ کے اس کے بعد کہ اکتوبر میں رکھوں یا تو پھر یہ اکتوبر میں یا تو پھر یہ اکتوبر جی یا تو پھر آ تو پر نومبر میں کرو
ہوں
آپ بولیں گے وہ بنا قرضے کا گھر بنانے کے چکر میں لڑکا بڈھا ہو گیا ابھی نہ قرضے کا کہ شادی کرنے کے چکر میں دوسرے کیوں ہم لوگ کیوں پیسنے کا اور نہیں گئے تو پھر بولیں گے آئے بھی نہیں
ہمملک وائی سہولیا دے ج گ ہے ہم لوگ
پھر نہیں میں نے تو بولی بھائی ایسے ساب ایسا تو نہیں تو اتنے ایک دم پراپر اسکول کوئی نہیں بھیجتا بچوں کو آٹھ دس دن کے آگے پیچھے چھٹی کر لینے کا بچے لوگ کی جو چھٹی پڑتی ہے وہ پہلے سے کنفرم رہتی ہے وہ حساب سے سٹی کٹ نکالنے کا اسکول میں بھی اگر الرٹ کر دیں گے تو اسکول میں بھی وہ لوگ ا کر لیتے بعد میں ری ایگزام لے لیتے بعد میں ایگزام لے لیتے بچے لوگ کا بولیں گے تو کیوں کیکہ وہ چھ مہینے کے پیپر رہتے ہیں نا فائنل کر تھوڑی رہتے ہیں تو جو بھی تاریخ ہے میں بوللیوں یہ حساب سے رکھو جو دیوالی کی چھٹی بولتی بولتی ہے ایک ہفتے کی چھٹی ملتی میلی کون بولا ہے ہفتے کی جو ملتی میں بولی ہم لگ نئے بمبئی میں آئے کیا تو بولتی ایک ہفتے کی چھٹی ملتی بچوں کو وہی پدی کی بہن کل آئی تھی نا وہ حکلو اور وہ دونوں جن آئے تھے آڈن کرنے آتی ہے
اچھا
وہ نہ یہ جو کھپی ادھر رہتے نارےنے تو وہ ان کا دوسرے نمبر والا لڑکا بائک سے گر گیا نا تو اس کے ہاتھ ویت میں بولتے بولتے مار ل تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے
اچھا اچھا
اس کو دیکھنے کے لیے آئے تو پھر ادھر سے ادھر بھی آئے
ہوں
ایک تو اس کی بات نہیں رالی رہتی ہے سب امم بیٹی امما بیٹی تو مطلب اس کی شادی بھی تو کون س اس میں رکھے تھے وہ
جو بھی بہت گرمی ت رہے وہ ٹائم پہ بھی
پھر اٹھارہ جون کی شادی کوئی رکھتا ہے اٹھارہ جون کی اس لیے شادی رکھے تھے تاکہ یہ لوگ ادھر سے بڑی پھوپھی کے لو کا جو اس کا دھندا بند کر کے جانے کے مطلب وہ لوگ کا ادھر جب جس ٹائم پہ دھندا ٹھنڈا ہوتا نا وہ ٹائم کی شادی تھی ادھر کیا بوال ادھر پہ کیا مجھ صیبت اتنی گرمی فرمی بوال دنیا کا اور پھر ابھی اپن اس کی شادی میں بھی گئے تھے تو کتنے پریشان ہو گئے تھے سب کے سب پہنچ گئے تھے تو وہ نا میری چھوٹی بہن آئی میر کو ر رستے میں کیا بولی میں نے بریانی کھائی میں نے اس کو کھانا ہی نہیں پوچھی اتنا شب بھی بہت پریشان تھا ت اا نے جو پڑھ لی ہیلو ارے وہ تیری بہن ہے نا دوسرے نمبر والی
ہاں یہ پانی بھر نہیں م کو پینے کا م کو پینے کا پانی بھرنے کا فون تک بعد میں کر
کیا